السلام علیکم
وعلیکم السلام السلام علیکم
ہاں ٹھیک ہو
ہاںٹھ چا ٹھیک ہو
آپ کی آواز بہت کم آ رہی ہے
ہ پیلے کے کیا ہوگا سب آپ کو دو منٹ لگیں گے دو منٹ میں میں وہسو کرتی آپ اتنی جلدی واپس آ گئے
چلیے آ جائیے پھر اندر
ہاں ہاں کری نا بات میں
ہاں جی بتائیے اب کچھ خاص
کاا آپ رہ تھ وسے
میں میں ن یہ ایکچولی یہ پاور آیا نا نہیں ایے پھر لگ نا وائف میں کو دو تین منٹ میں اسی کا ویٹ کر رہا تھا میں اس
رک میں ٹھیک ہے
ایڈیکش
آ پ ٹھیک ہے
جی
آپ سبیک
مجھے آپ کی آواز ہی نہیں آ رہی ہے میں کیا سنوں
آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں یہسے ہی بات کرو آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے سنو کیا ہاں جی سب ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سب ٹھیک ہے
ہاں شکر اللہ کا وہاں کون آیا تھا
نا کزن تھا یہاں پہ جی
مھا کپڑا سا ہے
جی جی اچھا آپ مجھے یہ بتائیے اپنی چائے وغیرہ بھی اور آپ
میں نے بولا کہ میں نے چائے تو نہیں پی لیکن میں وہ کر رہی تھی
اچھا ٹھیک کیا ہے خدم
ہاں ہاں
جائیے آپ کمرے میں
ہاں اچا کیا کھانا وغیرہ کھانا تو کب کا کا ہے آپ کو تو پتہ ہے
آنسیی مجھے پتہ ہے لیکن کھانے میں کیا بناات تھا
کھانے میں تو میں نے بتایا کیا منا تھا
کہاں بتیا اور
او چکن
ٹماٹر اور چکن
جی نہیں سوری ر آاز اٹ چکا
اچھا پیاز اور چکن ٹھیک ٹھیک ویسے مجھے آپ یہ بتائ ویسے مجھے آپ بات ایک بتائیے آپ کیوں نہیں پھر گھومنے گئی
کہاں
آپ کو جانا تھا نا کہیں گھومنے آپ نے تو پرسوں بتایا ہمیں گھر والوں کے ساتھ جائیں
سمر ویکشن ہو گیا مجے گھر والوں کے سات نہیں جا تھا مجھے فڈ ک جانا تھا
اسا پھر کیوں نہیں گئی ہے آپ
سمر ویکیشن ایکسٹینڈ ہو گ رہی تو مجھے لگا جب اسکولس آن ہ گے تب میں جاں گی
اچھا
جی
ویسے پلام پلان کہاں کی کیا پلان کیا کہاں کا کیا تھا آپ نے
اچ بتیں ہمیں گھومنے کی جانا ہے ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں کیونکہ
جی
ہم چیلنج کرنا ہے چیلنج ہم کہیں بھی جا سکتے
میں نہیں بتا رہا ہوں ہاں میں بتا رہا ہوں آپ کو گھر والوں کے ساتھ جانا تھا نا وہی بتا رہا ہوں میں
نہیں نہیں وہ پلان کینسل ہو گیا ہے کیونکہ حالات خراب ہے نا اب
ہ حالات کشمیر میں تو بہت زیادہ حالات خراب ہے بارش کی وجہ سے ہر جگہ سناوا رہا ہے
جی جی اس لیے تو وہلین آپ ابھی چین ہی رکھو
جی جی
جی آپ کو بھی جگ گ
دیکھیں گے کیا کرتے ہیں اب
ج ہاں جی لیکن وہاں نہیں جانا ابھی وہاں پہ ابھی موسم جی جی بتائیے
لیکن آپ کسم سے آپ کے پاس دماغ ہی نہیں ہے آپ کیوں گئی وہاں کمرے میں کچن میں
میں نےا کچھ کھانے بیھے کہ بھوک لگی
اب تو آپ کیوں نہیں بتات ہو ایسے ہی چلے جاتی ہو کیا کرتی ہو آپ بھی کسم سےیں
میں نے کھایا اور لکل اے تھوڑا سا کھایا آپ کیسے ہو لیجیے
سنتا ہوں پھر اتنا پھر شور آتا ہے اوپن سے کشمیری میں بات
نہیں کشمیری میں بات میں کہن سے کشمیری میں بات
مطلب نا وہاں ہو رہی ہے نا کشمیری میں بات وہ سیدھے سناائی آپ کے ایئر فون ن ہے
جی بتائیے میں اس کو دادی کو بتا دیتی ہ
اچھا
یہ بول رہے کہ آپ محجود نگر گئے تھے میں نے اس کو پتا ہے نہیں نہیں نہیں نہیں
مجھے یہ بتائیے نماز کتنے پڑے ہیں آپ نے
تین پڑیے چ ہوتی
اچھا تین برابر پڑی
ہاں ہاں بالکل
اچھا ٹھیک کر تو اچھی بات
اپنے اندر جاؤں کچھ کھانے پہلے
نہ ہونے دو ہییں ختم پھر لوں گی کچھ وہاں شور آتا ہے بہت زیادہ
اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے
جی وہاں ن شٹ ہو رہتا ہے بہت زیادہ اسی لیے
اچھا
جی
جیسی آپ کی مرضی
ویسے آپ نے پھر فون لایا
کون تو
آ آپ نے یہ تو بتایا تھا مجھے کچھ آئی فون لانا
نہیں نہیں مجھے گندے لگتے آئے کو میں نے پھر کینسل کیا پلان
اچھا مجھے لگا شاید آپ نے مت نہ لایا ہوگا پھر
نہیں نہیں مجھے گھنہ لگتا ہے کیالاتات ہی
اچا ٹھیک چلیے
جی ہاں جی اور بتاؤ آپ کے کزن کا فرق ہوگا
ہاں ہاں فرق نہیں ہوئی ہے مطلب نا وہ ابھی نہیں وہ چل پاتی ہے
اچھا اچھا ٹھیک اب وہ دوائی وغیرہ پرہیز وغیرہ کرتی ہے کیا
ہاں اور کیا
اس کو نا آپ طاقت والی چیزیں دینی ہے
چلیے ٹھیک ہے وہی بتا دوں میں اس بتاتا ہوں میں اس کو
ہاں اس کو جیسے دودھ حلوا مطلب نا جس سے اس کو یہ ٹھیک ہو جائے گا
حلوا
ہاں ہیلوا
حلوا میں کیا پروٹین ہوتا ہے
حلوا اچھا ہوتا ہے نا پھر گھی ہوتا ہے نا یا کیا ہو گیا آپ کو
ارے کیا بتا رہی ہو آپ وہ تو گھی کو کیا بتاؤں میں اب آپ کو حلوا کس نے آپ کو بتایا وہ مطلب اچھی چیز ہوتی ہے
ہلوا اچھی چیز ہوتی ہے اس لیے جب مطلب کمزور وغیرہ ہوتے ہیں نا کچھ سرجری وغیرہ ہوتی ہے تب وہ کھانا ہوتا ہے
اچھا
ہاں جب نا مجھے مطلب کچھ فریکچر وغیرہ ہوتا ہے تب وہ کھانا ہوتا ہے
پتا نہیں ہے آپ کو کس نے بتایا ہے پتا نہیں آپ کو کس نے بتایا ہے
جی کیوں
حال ویسے کچھ پتا ہے نا آ نے
ہاں بییسے کیا ہوتا ہے
حلوے سے کیا ہوتا ہے کچھ نہیں ہے اس میں تو بس شوگر اور گھی ہوتا ہے اور کیا
تو گھی ہوتا ہے نا طاقت والا آپ کا دماغ ٹھیک ہے
مجھے پتا ہے اچھا اچھا چلیے کوئی بات نہیں آپ ہی صحیح بتا رہی ہو
جی گھی میں جب طاقت ہوتا ہے
جی جی
اور انڈا وغیرہ
ہاں ہاں ویسے آپ نے آپ کو بھی آپ کو بھی توو ڈاکٹر نے بتایا تھا پرہیز کے لیے آپ نے کیا پرہیز
ہاں ہاں بنا کے میں نے کیا بننا کھیا
اچھا ٹھیک
جی چپس وغیرہ بند کیے چپس تو میں آج کھاؤں گی پھر بعدے وہ لگ بعد
اچھا چپس وغیرہ آپ نے بند کیا اور کیا بتایا ڈاکٹر نے آپ نے یہ کھانا
مجھے
جی
ارے یہار آپ کو پتاہ ہے میں کچھ یہاں پہ نا اسکول کا اسائنمنٹ دیکھ رہی تھی
ہاں
آپ کو پتا ہے میںنے کیا دیکھا ا دیکھو یہ نا دوسرے والے سے
کہاں سے
کرے کرے آپ س مجھے نہیں آئی ابھی
کوئی بات نہیں
میں نے بھی آپ کو کچھ کیا تھا شاید آپ نے پھر دیکھا ہی نہیں
مجھے تو نہیں آیا ہے کچھ مجھے ڈاٹس آئے ہیں کچھ دو ڈاٹس
کیا بتاؤ آپ آپ کا نیٹ نا کیا بتاؤ میں آپ کو
کیا
میں نے اتنا کیا آپ کو تب سے سینڈ ابھی آپ کو کچھ نہیں آیا ہے
بسک کہ مجھے تو کچھ بھی نہیں آیا ابھی
نہی نہی کوئی بات نہیں
جی اب آیا مجھے کچھ ہاں ایک چلتی ہے ایک نہیں چلتی ہے
اچھا
اچھا ٹھیک
آپ نے بھی کیا بھیجا ہے بس کیا ہی پتا ہوں آپ بتایئے ہاں
میری دیکھی آپ نے
جی جی آپ نے شاید وضو کیا تھا ابھی
ورنہ کیا
تو پھر
تو مجھے نماز پڑھتے ہیں نا ابھی میں نے تھوڑی دیر بعد نماز پڑھوں گی وہ جو تو میں نے کیا مجھے تو پتاہ ہے
جی
جی
آپ متنا ابھی یہ ہو ایڈین ایی لے آپ کو یہ متنا چل رہی ہے ریلس
اچھا آپ بعد می بتوگے یے بات ٹھیک ہے
جی جی چلیے کوئی بات
جی اور بتائیے آپ آپ کے گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں جی سب ٹھیک ہے شکرہ شکر اللہ کا
اسکول جانے کا کوئی پروگرام ہے آپ کو
جی گھومنے
ہاں اسکول اسکول
اچھا اسکول ابھی کہاں جانا ہے ہمیں اسکول ابھی تو ٹائم ہے ہمیں ابھی شاید ہوں کتنے دنے چھ یا چار
ابھی ہم میں بتاؤں گی ناپ ابھی چار چار جن
اھا ٹھیک
جی اور آپ
بس بڑھیا آپ بتائیے
مس دوں آ آپ کی
ویسے آپ نا نماز میں میرے لیے ا بھی دبعا کیا کرنا آپ
ہاں ہاں ٹھیک ہے ویسے آپ کے لیے کیا دعا کرنی ہے
کریے کچھ جو آپ کو اچھا لگے بس بد دا نہیں دینا کبھی
تو وہ تو میں کبھی بھی نہیں جیتی
بھروسہ متنا ہے یار آپ پہ
نہیں نہیں کسم سے نہیں کیا ہو گیا آپ
اچھا ٹھیک
جو جس کے ساتھ اچھا کرتا ہے اس کے ساتھ خود ہی اچھا اچ کیاا ہوتا ہے
جی جی یہ بات آپ نے صحیح کہی ہے قسم سے
یہ بات یاد رکھنا ہوتی بس
ہاں جی ہاں جی
جی آپ اس کے بعد ساتھ ہی کال کرنا اب ہمیں نا پانچ میں سے ایک ہی
جی جی سات ہی
ہاں
ابھی تو دو ہے کیا بتا رہی ہو آپ
پانچوں میں سے ایک کی ہمیں چار کیے
اچھا چلیے کوئی بات نہیں ہم بعد میں بات کرتے ٹھیک ہے
چلو ٹھیک ہے اللہ حافظ
ان چلے اللہ حافظ اپنا خیال رکھنا آپ
ٹھیک ہے